وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں ہاں بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں وہاں پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے بھابھی ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اس کو کیا ہوا تا ہے آپ کوئی نہیں ہوتا آئی منتی کو ہوا پتہ نہیں کیا ہوت اس کو لیکن میں بولوں گی لیک
چلو کوئی نہیں اور اور ٹھیک ہو اچھے سے وہاں پر سب ٹھیک ہے مما ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ آئی وہاں سے
ہاں فاطما جان ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
اور آپ ٹھیک ہو
اتما نہیں ہے اس کا نام زینب ہے
اچھا زینب سوری زینب مجھے لگ رہا مجھے یاد ہے فاطمہ چلو کوئی نہیں زینب جان ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہم گئے تھے نا کال ا دھر
ہاں آپ نے بولا کھایا یہ ہاں کے بات تو کھایا ہے
میں نے نہیں کھایا ہاں ت میں نے کھایا کھاے کباب اھھ
او ہو اچھا کیا
ہاں
اور وہاں پر سب ٹھیک تھے
ہاں الحمد اللہ سب ٹھیک بس آپ بتا ہاں نہیں وہ کمزور ہیں بہت
بہت کمزور ہے
ہاں وہ ب وہ ہاتھ میں آتی بھی نہیں ہے
ہوں ہ ہ
وہ اتنی کمزور ہے وہ ہاتھ میں اس کو نہایا بھی نہیں کیونکہ ان نے بولو وہ گر جائے گی کیونکہ وہ ایسے ہاتھ میں آتی ہی نہیں وہ بہت
اچھا کمزور ڈاکٹر کے پاس لیا
نہیں اس کو کیا ڈاکٹر کے پاس لینا ہے اس نے تو بولا یہ وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اب سکس منتھس کے بعد ٹھیک لیکن ابھی کمزور ہے بہت
اچھا مجھے چھس بلچی خالی مجھے فون کری ہے
کاٹو ابھی
نہیں اس کا میں کہاں ہاں اس کا کاٹا میں نے
ہاں تو
ہاں
میں نے کہا تو فر
میں نے اس کا فون کاٹا اب اگر مشکل مت نہ ہوگا
نہیں اس کو بولو میں کام کر رہی سیدھے بولو نا میں کام کر رہی تھی میں کیا ہے بولو میں نیلم کے ساتھ بات کری یہ بھی بول سک تی ہو بولنا میں اسی کے ساتھ اس کو کچھ کام کرنا تھا
ہاں اس کو پتہ ہے یہ کال کرتے ہیں
ہاں اس کو بولنا تھا بس ٹھیک آپ بتاؤ میں نے زنید کو لایا نا وہاں سے میں تھی نا یہ ہاسپٹل میں وہی سے میں نے سنا ہے کول ایا اس کو وہ نا
اچھا چھٹی ہاں وہ کیا کرتا ہے انس انس ہاں
ان کو بھی ہو گیا نا اف ہاں اب سائمہ بھی آئے گی ابھی وہ بول رہی تھی میں ابھی آؤں پتا نہیں آئی ہے کہ نہیں میں اپنے روم میں ہوں
اچھا آپ ان اندر ہو
ہاں میں زیادہ اپنے گفا میں ہی ہوتی ہوں
اچھا کیوں
کیونکہ مجھے گفا میں رہنا پسند کیونکہ میں جب وہاں سے آتی ہوں آٹھ بج جے تو پھر میں سوتی ہوں
اچھا اچھا نیند کرتے ہو ریسٹ کرتے ہو
کہ میں بہت تھک گئی ہوتی ہوں ہوں وہاں پہ کون آوازیں کر رہا ہیں یہ
یہ یہ گلی میں ہے بھیا
اچھا
میں کچن میں کچن میں اکیلے ہاں
اچھا ٹھیک وہ بول رہی تھی آئمن میں نے دیکھا واش روم بہت اچھے ہوئے ہیں دونوں وہ اوپر وار میں آؤں گی جلدی
اب آنا بیج میں آنا
بیچ میں آؤں گی ہاں وہ ہاں میں پکنک نہیں جانا تھا ہم جو ہر سال جاتے تھے لیکن آپ لوگوں کو کام ہے ہم سب
ہاں میں نہ کا اب آئسو بھی کہہ رہی تھی نا پکنک جائیں گے مزہ آتا تھا میں نے بولا ہم کام کریں گے ختم تو پھر دیکھیں گے
بڑی گاڑی کریں گے وہی جو میں نے پرسوں بولا تھا وہ تو نائن تھازینڈ لیتا ہے ہاں اس میں اور وہ کمفرٹیبل ہے اور اس میں فین بھی ہوتے ہیں اے سی بھی ہے نا وہ اے سی والی گاڑی
اچھا
مجھے لگتا ہے اسی میں جائیں گے پھر اس نے پھر کہاں ہم گئے اس نے لیا اس نے بولا تھا ایٹ اس نہ نہ نہ ایٹ تھاؤزنڈ ایٹ تھاؤزنڈ اس نی بولی ہاں
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک
ان کو ان کو ریٹ ہے لیکن بارہ ہزار ٹویل تھاؤزینڈ اس نے پھر آو اس نے پھر بولا کم اس نے بھی کم بولا تھا لیکن اس نے پھر زیادہ ہی کم بولا تھا کیونکہ وہ میری وہ میری فرینڈ
ہاں پھر بھی آپ بہت لڑکیاں تھیں نا آپ کو اتنا نہیں یاد آپ کو یہ سبمٹ کرنے تھے نا پیسے جانا تھا کیا ہو گیا آپ
پھر گئے نا ہم ہم ٹیمپو میں گئے پھر کم ہی آئے
ہاے ٹائم آںی چیکڈ
ہم ٹیمپو میں گئے
اچھا
ہم تو گئے تھے پہلگام لیکن ہم جلدی واپس آئے سات بجے تک انہوں نے انہوں نے مزہ ہی نہیں وہاں پاگل وہ اننی جلدی نکالا ہمیں بولا ہمیں لیٹ ہو جائے گا ہمیں لیٹ ہو جائے گا شاید اس ایک لڑکی نے گھر بولا ہی نہیں تھا اس نے بولا تھا میں پوسٹنگ جاؤں گی اس لیے اس نے بولا جلدی نک نکلو جلدی نکلو
کیا ہو گیا بولنا ہوتا ہے نا گھر والوں کو سیدھے ہمیں جانا ہے تو
اس نے نہیں بولا تھا اس نے نہیں بولا تھا آ دس بجے تک بھی اب سات آٹھ بجے سات بجے وہ کیا پکنک ہوتا پکنک لیٹ مزہ آتا ہے بارہ بجے دس بجے گیارہ بجے ہے نا اصل میں فیملی کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے
مزہ ہے ہاں
یہ گاندھ اٹھاتے ہیں لڑکیاں اوپر سے گاؤں کی ہاں یہ گاؤں کی ہوت تی ہے نا زیادہ پاگل
ہاں کوئی مجھے کر رہا ہے آڈیو کال
کاٹو آ
پتہ ہے اچھا یہ وہ کائی یہ وہ کر رہی ہے جس نے مجھے مجھ سے بات کی نا عائشہ کا نام ہے آئمن ڈینیٹ
ہاں ہاں اس نے بھی مجھے کی آ عائشہ عائشہ اس نے بھی یہ امم اس کو میرا نمبر دیا تھا لیکن وہ بزی تھی تب تو پھر میں نے نہیں کی بات اس سے میں کیا اس کے سے بات کروں گی
کیوں اس میں کیا ہے آپ کو آئیں گی نا ٹاسک کیا ہو گیا جلدی جلدی ہو جائے گے تیس ختم پھر آئیں گے اور
اور بھی آتے ہیں پھر مطلب یہ کانٹینیو پروسیس ہے
مجھے کہاں پتہ ہے آئیں گے نا پھر
عورتیں نہیں پھر یہ نہیں تھرٹی ٹی آتے ہیں فری نیا اکاؤنٹ دیتے ہیں آئسم کو دیا ہے نا نیا اکاؤنٹ
وہ بھی وہ ایسی ہی بات کرتی ہے اس نے لیکن مجھے نہیں کیا فون
اس کو اب آئے ہیں آج نہ نہ اس کو آج ہی آئے ہیں مجھے وہ چھ بجے کال کر رہی تھی میں نے کہا ابھی میں راستے میں ہی ہوں ابھی میں نہیں نکلی ا تو میں جب نک گھر پہنچوں گی میں کروں گی کال اس نے کہا اب یہ شام کے ٹائم کر لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے شام کے ٹائم ہی کریں گے پہلے میں بسمہ دیدی کے ساتھ کروں گی
ٹھیک کیا بات یہی ہے کہ دوسرا کچھ ہے
یہی ہے یہی ہے یہی ہے نا ابھی ابھی یہی ہے یہی کام
اچھا ٹھیک
ہ ہاں
اور سالن کیا پکا یا آج
مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں وہاں سے آتی ہوں اور اپنے روم میں ہوتی ہوں اب کھانے کے ٹائم پتہ چلے گی
اچھا ٹھیک
جب میں کھاؤں گی تب پتہ چلے گی
اور تائی جان ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ خوش ہیں بٹ
ہاں ہے ہاں وہ خوش ہوگی مزہ ہوگا
ہاں اب آئے گا عثمان بھی بیمار ہے آجاؤ ایک دن ایک دن آجاؤ
یہ کام چل رہا ہے نا مجھے اوپر سے بی پی کامجھ ا میں اتنی گرہک ہے کیا بولتی ہوں اوپر سے مجھے بی پی کا برابر مجھے سکسٹی ہی رہتا ہے مجھے اس سے ہوتی ہے نا شیوریں
چین
ہاں سی
آپ کو نے وہ دوائی دی جو جو جیپ کے نیچے رکھتے ہیں
وہ بھی میں کھاتی میں نے ایک سے وہ پھر بولا اس نے زیادہ نہیں کھانا ہے اس کی پھر لت لگی ہے میں نے وہ ایک سٹو ہاں مجھے لیکن کنٹینیو رہتا ہے نا بی پی کا مجھے اس سے شورنگ ہوتی ہے دم ہوتا ہے
ہاں ہو جائے گا اس سے بریڈ گاڑیاں ہ
ہ مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے میں کچھ کر نہیں پاتی ہوں اس ٹائم کام شام کچھ نہیں ہوئی
اس کو نہیں بولا آپ جاؤ ایس ایم ایچ ایس مت جاؤ ادھر میں نکالوں گی ٹکٹ آپ جاؤ ایس ایم ای ایس
اب میں گئی نا میں نے یہ ٹیسٹ اس کو دکھائے نا آج اسے بولا آپ کو تو سب ٹھیک نہیں یہ ڈاکٹر پھر بھی اچھی ہے اس نے بولا آپ کے رپورٹ بہت اچھی ہے آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تو
تو پھر بولو پرابلم کیا ہے
پہر پتا نہیں کھانے کی وہ آپ کھاتی نہیں ہوگی کچھ وہ ویکنیس
ہاں وہ بھی ہے
اب اس نے مجھے منگل کی دوائی بوتل رکھی اور رکھا طاقتی انجیکشن فائیو
ہوں
اور میں کھا رہی ہوں مجھے فیور بھی تھا نا پرسو اس میں پھر رکھا تھا انفیکشن کی دوائ اب مجھے ابھی دو دن وہ پہلے بولا وہ دو دن کا رکھاتا ہو پھر طاقتی دوائی ہو رکھی ا وہ کھانا ہے اب دیکھیں گے اگر فرق ہوئی تو ٹھیک ہے اگر ورنہ میں پرائیویٹ جاؤں گی یہ کون چلاتا ہے
یہ انس ہیں نہ ساد ہے ساد میرے روم آؤگے اچھا ٹھیک ہے
فٹو میں یہی سے کروں گی میں دیکھوں گی یا